ہلو ہلو
ہلو
تو ہاں
ہاں کال چال جی
ٹھیک ہے
کال چلح ہے توب کیا ہو رہا ہے
کون نہ تو ک کھ کے ہلو
ہوں
کھانا وانا بول رہے ہیں ج کھا کے اب ہاں ابھی کھ کے دسٹ
اچھا توب ہاں بول رہے ہیں کہ بیگن وگند پ آ گیا
کت رہا ہاں کل ہے کل پرسوں پرسوں
بگن کی گاچ بگن کے گاچ
ابھی ابھی ڈھیر ل چار پانچ سو
ہاں بیگن کے
ہاں
اور نہیں روپنا ہے ہاں
ہاں ا ہوگیا تو چار پانچ چار کٹھہ تھا چار کٹھہ م رپ گیا
تو گچھیا بچل ہے ہیلو
ہاں ہاں بچل ہے
بچل ہے تو دے دیجیے ا گچھییا
جھ کرک کیا چلے جائے
ہاں
کتنا چاہی کیا سل پھا
ارے ج بچل ہے وہ وہ نہا دیجیے گا ہ ہم کیے ہیں لیکن پیچھے کیے ہیں
ہاں ہاں
اور رہاں
کیا بول رہے ہیں دس دس دن ابھی لیٹ تھا
اپ تو آ جگہ تو پورا ہو گیا پؤ گا
ہاں ہم ہم پیچھے بہن کی ب بہنیا پیچھے کی آرتی ہے سدھیا ہے
ہم بات تو ہے پورا ہو گیا اور چالیس کلو چس میں دے کم ج ہوتا
اچھا
بڑھیا ہے
بہانییا
ہ مطلب جی گان آ بنا د ب پیے لگایا تھا
انپورنا
پڑتا ال بند آپ رہاا
ہاں منے لگایا تھا ایک دوگو اسسی نبے کلو گی تھا کٹھا میں اور اننپورنہ ٹھیک ہے اور
اچھا بتاا
اب کا آواز نہیں آ رہا ہے کلیئر
بول رہا ہے نا
ہاں
ہلو
ہاں بولیے نا
پا پیلا دھان یہ نہیں ہے وائٹ ہے
وائٹ میں ہےر
ایسے تو سیٹ کھولے تھے پیکٹ پیلا نہیں تھا لیکن یوٹوب پر ہم سرچ مارے تو اور پیلا نہیں دکھا رہا وہ آئیتےیں دکھا رہا ہے
نہ ہی ایک دوگو یہاں لگائے تھے بگلے میں تو لوگ بول رہا تھا کہ پیلے میں ہے
آ ہو فول گب ا لئے کی کہ گا چو چ ہوک ہے
نہ فل گبھی کے گاچ نہیں کی ہو
ندیم بھی کر دی ہیں مطلب گڑی
ہوں کب اھی روکنا ہے پھول گبھی
س پ
ہلو
ہاں وہ کیا ہے
آپ بول رہے ہیں کہ آپ کو روپنا ہے
ہاں
تو ہو گیا گاچھی
دیوالی کیا ہے
وہ تو جان رہے ہیں کو کیا ہے
ہوں
ہاں ہم کو وہی بیگن بھروپنا ہے کھیا روپ کرلی روپ دی ہاں
برسات پ کھییرا ہو گیا برسات پ کھییرا نپا ہ
کھیرا برساتی ابھی روپے نہیں ہے ایک آدھ دو دن میں روپیں گے
ہ ہمر تو یہ کھیت والار میں اتنا جامت ہے نا بہوچ جم ا گا
کدا
ہاں
تو اس کو چھوڑ دیجیےڑوا کوڑوائیے اس کو
بگان مارنا بگان مسی مار کا
ا بگن روپنا ہے کر میں
اور ہی میں رکتے ہیں جوت کے اورب جوتلا کے بعد میں ہما ڈر ج
تووتلا کے بع جب مل جیں تیں چھوڑ دیجیے گاپ کا
ہاں بگانا میں پہ ٹھیک ہے ٹھکا ہے
ہاں
اور کدو لگائے تھ سب سوکھیا ہے
اچھا کدو
ہاں یہ لگائے تھے ب والا چڑ کر پڑے گا سب سکھ ہو کیا
ہ ہ
گدر گد تو سب سا ہیلو
ہم کوتیاج کل روپہ ہیں کا دو
اتھی کے تھا ماں مہکوں کے تھا
مائکو کے ہاں مج سے رائتا لگائے ہیں ہاں
مکوں کاھا د پکٹ لگائے تھے وکاس تو بدیا گ تھا لیکن پتا ن کیا ہو گیا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے سب
ارے کدم ہوتا ہے اگر سوکھنے لگا تو سب سوکھ جاتا ہے
ڈیمیرٹ کا اس میں رہتا ہے
کہاں یعنی اندرے سے اس کو سوکھی والا بیماری ہے شور کے جو اوپر ہے نا کہ اپنے گل جاتا ہے تھوڑی سے ب سال ایک دو کا ہم ان سال با گرمی ہونا سکھل تھا نا چار پانچ تھ تو اس کو کباار دیکے تھے تو پھینک دیے تھے تو نہیں سکھل تھا
اور اور صحی ہو گیا تھا بچل کا
ہوں
اچھا
گب اھی گب مان نہیں ن دیے تھے
نہ اس میں آپ کو کچھ نہیں تھا بیٹاقو دے کے ر تھے
ڈااکو دے کے رکتے تھا وہ کہے سو گیا
ا نا میںب ڈاکو دیکھ کر سو آ دا کلو خریدتے تھے
ٹاکوا وہ ڈی اے پی نہیں دیے بیگن میں
ای پی ای پی نہیں دی ہ ہمر د ل مان گرایا ہوا تھا پچھلا سال بھی گرایا تھا مان ا اس وور میں دور ل اپ گا کے چترا کے تو تاکتاب سے پا مٹی دم پ گار
ہ اچھا
مسائی لگانا ہے بیگن ہو گیا مسائی لگانا
مرچائی کے گاچھی ہو گیا ہے
روپے د چائے پ تھا
ایک کے بار
ٹھیک ہے س
ہی
ہ کیا آس ہاں گ
ہاں کہاں بولتے ہیں کہ اھی ہاں اھی پیچھے کی یہاں ایک تاریخ کے ہی ہے آج دس گیارہ دن ہو رہا ہے بگن کی گار نہیں چ نا
تل والا ہے تھ فر لئے ت تو ایک سو چوہتر کی ہو دیا تھا
کون
جہاں سے پہلے لیتا تھا
ہوئی
پے لیےتےس ن وہاں کی پارو ابھی ایک سو چوہتر کے دیا ایک سو کا تہتر لگا دیجیے ب نہیں نہ ایک سو بولے ستر لگا دیے رااک میں ایک سو تہتر نہیں ہوگا ایک سو تہتر کول توب پھر ا سب سے پہلے وہاں پتا کہ بینکوا ہے نا
ہاں
لب بگل
ہاں
جپ کو لگتا ہے
ہاں ہاں
گورے گورے موٹے ہیں اوپر بھی گ کے ایک سو ای ایک پٹ لے کے تو آپ ایک سو اسی کا ریٹ لگا کے اتنا بول دیا آپ لگا دتے بول دیا تو ہم پھر نہیں لے ہوا
ببلو بھییرو
ات ن آپ نام
ہاں ہاں اھی سب کمیشی ساب سے لگاول ہے
ہاں ہاں
ہ ببلو بولتے ہو
اس کے پاس نہیں لیا
تو کہیا گئے تھے
وہی فون کیے تھے خوشی
خشی دن
فون کیے تھے اسے گ تھے
اچھا
اپ لے لائے
ن ہی ہم سوچ رہے تھے آج کل فون کرے ل
تو اوپر سے کم ریٹ میں کہں نہیں لےگا نا
آ ہاں
ریٹو مہنگا ہی جائے گ پہلے تو پانسوٹھ د رہا تھا
ہاں بڑھ گیا ہے پہلے ہوئے ستر اکہتر اب کا سب کچھ کم ہول تھا
ا کینو واللا وہ سی ب راجا تین والا مھے د ل رہتا ہے نا
سینماءلہ ٹھ وہ وہی بول رہا تھا پچیس س